ہاں وہ زیرو پے سبمٹ ہوئی پتا نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تو کیا
آپ
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
میں نے بولا اپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ اچھے سے ہو
ہاں شکر اللہ کا کھانا کھایا
ہاں آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کھایا
چلو تو کرتے ہیں بات آج کی اسٹارٹ
ہاں یہ کہہ رہی تھی ایک بات بہت اچھے سے میرے ذہن میں گھوم رہی ہے لوگ اتنی دور کیوں لگا رہے ہیں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اور چنایا فون بڑی گاڑی زیادہ پیسے زیادہ شہرت لیکن جب ان سے پوچھا کہ تم وقعی خوش ہو تو اکثر جواب خاموشی ہوتا ہے
آنکھ ہاں انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت اور اپنی خواہش میں فرق کرنا بھول جاتا ہے ضرورت روٹی کپڑا مکان اور سکون ہوتا ہے خواہش کی کوئی حد نہیں ہوتی
لیکن اگر کسی کے پاس آپ کچھ ہو اور پھر بھی وہ ا اور چاہے تو اسے کیا کہ
اس سے کمی نہیں کہتے اسے اندر کا خالی پن کہتے ہیں باہر کی دولت کبھی اندر کی کمی کو نہیں بھر سکتی
کیا اس لیے کچھ امیر لوگ بھی بےچین رہتے ہیں
بالکل پیسہ ضروری ہے مگر سکون خریدنے کی طاقت نہیں دی رکھتا دنیا کی ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے مگر اطمینانی کی نہیں
لوگ سمجھتے کیوں نہیں
کیونکہ دنیا روز انہیں یہ بتاتی ہے کہ تم تب تک مکمل نہیں جب تک تمہارے پاس پلاں چیز نہ ہو اس آواز میں انسان اپنی رخ کی آواز سننا بھول جاتا ہے
یعنی برا بازار صرف چیزیں نہیں بیچتا احساس بھی بیچتا ہے
بالکل وہ کہتا ہے کہ کپڑے پہن ن نو تم ایک خاص بن جاؤ گے یہ غریب لو لوگ تمہاری عزت کریں گے یہ فون لو تو ماڈرن ہو جاؤ گے اور انسان ہر چیز یہ پہچان خریدنے لگتا ہے
لیکن اصلی پہچان تو انسان کے اخلاق سے ہوتی ہے
ہاں مگر اخلاق کو دیکھنے کے لیے بل بورڈ نہیں ہوتے اس لیے لوگ چمک کو اصل سمجھ سمجھ بیٹھتے ہیں
کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جی رہے ہیں
اور اسی میں ان کی تھکن چھپی ہوتی ہے جو زندگی دوسروں کی تالیوں پر چلتی ہے وہ تنہائی میں ٹوٹ جاتی ہے
مطلب لوگ اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی نظروں کی فکر کرتے ہیں
اکثر اور اب انسان اپنی قیمت لوگوں اپنی قیمت لوگوں کی رائس جی ناپنا شروع کر د تو پھر اس کی زندگی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی ڈور ڈور بن جاتی ہے
تو پھر اصل امیری کیا ہے
ہ آصل میری یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ شکر کا کر سکو اور اتنا سکون ہو کہ آپ کی ہر روز کسی نئے شہر کی ضرورت محسوس نہ ہو
کیا کنات انسان کو کمزور بنا دیتی ہے
نہیں کائنات انسان کو آزاد بناتی ہیں جو ہر وقت اور چاہتا ہے کہ وہاں اپنی خواہشوں کو غلام ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے وہ اپنی روح کا برداشت ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے
مگر طریقہ کیا ہے ترقی کا کیا اگر ہر کوئی کانا کا کر لے تو لوگ محنت کرنا چھوڑ دیں گے
کانات کا مطلب محنت چھوڑنا نہیں اس کا مطلب ہے محنت کروں مگر اپنی پہچان کو نتیجوں میں سے مت جوڑوں کامیابی حاصل کرو مگر اس کی غلامی مت کرو
یہ بات دل کو لگ گئی
یاد رکھنا رحمت کشتی پانی پر چلتی ہے تو منزل تک پہنچتی ہے لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے اسی طرح دنیا تمہارے آس پاس رہ رہے تو ٹھیک ہے مگر اگر دنیا ہمارے دل کے اندر آؤ بس جائے تو انسان خوب نہیں آتا ہے
تو اصل سوال یہ نہیں کہ میرے پاس کتنا ہے
بلکہ یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور جو میرے پاس نہیں ہے کیا اس کی کمی میری روخ کو سکون چھین لیتی چھین رہی ہے
آج مجھے سمجھ آئے کہ لوگ اکثر چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ احساس سے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جو انہیں لگتا ہے کہ ان چیزوں سے مل جائے گا
ہاں اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جس سکون کو لوگ بزرگوں میں ڈھونڈتے ہیں وہ اکثر آپ کی دل میں شکر اور کانات میں چھپا ہوتا ہے
آج کی گفتگو کا سبق
آ انسان کو برباد چیزوں کی کر کرمی نہیں کرتی بلکہ بے حد خاموشی کرتی ہے اور جو آپ کی ضرورت ہے آپ فین کے نزدیک بیٹھی ہو شاید لت کو پہچان دیتی ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لیتی ہے سکون
صحیح آ کل کی آج کی گفتگو کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہی ایک سوال پھر بھی دل میں رہ گیا اگر انسان جانتا ہے کہ ہر نئی چیز کی خوشی مہمان ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی دور میں کیوں شامل ہو جاتا ہے
کیونکہ انسان کو عادت صرف چیزوں کی نہیں امید بھی ہوتی ہے ہار نئی چیز اس سے کچھ لمحوں کے لیے یہ احساس دلاتی ہیں کہ شاید اب زندگی مکمل نہیں ہوتی مکمل ہو
صحیح کہا لیکن جب وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے تو
پھر وہ کسی اور چیز کو اپنی کمی کا علاج سمجھ لیتی ہے ا انسان اکثر درد کا سبب نہیں بدلتا اس سے صرف اس کا اس پیار نہ یہ پردہ ڈال دیتا ہے اس پر نیا پرچا ڈال دیتا
یعنی ہم اپنی روح کی بھوک کو سامان سے مٹانے کی
بالکل روح کو محبت مقصد اور ذکر سے غذا ملتی ہیں اور ہم سے شاپنگ شہرت اور تحریک سے برہمہ بہانا ابھرنا چاہتے ہیں اس لیے پیٹ بھر جاتا مگر دل سکون ہوکے رہتا ہے
آج کل سوشل میڈیا بھی تو ہر وقت یہی دکھاتا ہے کہس ہم سے زیادہ خوش ہے
یہ اس کا سب سے بڑا دھوکا ہے لوگ اپنی زندگی کے روشن لمحے دکھاتے ہیں اندر رہتے ہیں جو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ صرف میں میری زندگی اب ہے تو
ادھوری ہے صحیح کا تو کا تو مقابلہ کب شروع ہوتا ہے
جب انسان اپنی قیمت کو اپنی کردار سے نہیں دوسروں کے پاس موجود چیزوں سے ناپنا شروع کر دیتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ حسد بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے
حسد تب پیدا ہوتا ہے جب ان کسی اور کی کامیابی تمہاری نظر میں تمہاری بن جائے ورنہ کسی کی روشن روشنی تمہاری روشنی کو کم نہیں کر سب جی
پھر اصلی کامیاب کون ہے
وہی جس میں کے پاس سب کچھ ہو اصل کامیاب وہ ہے جو کچھ اس جو جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور جو نہیں ملے اس پر صبر کریں
دنیا تو کہتی ہیں نیبر سیٹل
محنت میں کبھی بتل مت ہوں لیکن نہ شکری میں بھی کمی کبھی مت جاؤ بہتری کی کوشش اور لالچ میں بہت ا باریک فرق ہوتا ہے
یہ فرق کیسے پہچانے
اگر آپ کی محنت آپ کو آنسوں کے غریب اور قریب اور اللہ کے قریب لے جائے تو وہ ترقی ہے اور اگر وہ تمہیں تکبر بیچینی اور رشتوں سے دور کر لے کر دے تو وہ صرف دور ہے
کبھی کبھی بلکل کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگ زندگی جی رہے ہیں اور ہم ثابت کرنے سا بیت زیادہ کر رہے ہیں
ہاں بلکل اور ثابت بھی کس کو ان لوگوں کو جو کل آپ کا نام بھی یاد نہیں رکھیں گے
تو پھر انسان کو کس چیز کا پیچھے کرنا چاہیے
انسان علم کا اخلاق کا سچائی کا اور پر سکون کا جو کسی چیز کے ٹوٹنے سے ٹوٹ لیتا ہوں
چلو میں آپ کو کرتی ہوں بعد میں فون اللہ حافظ
اللہ حافظ